ہلو
ہیلو
ہاں
ہاں بولیے
کہاں
ارے بو
ٹھیک ہے رہا ہیں
کوچھنے کی کرے ا دکان میں آے
ہاں دکان میں کہاں دکان ہے
توپان ہو گھر میں ہاں
او
وہاں ہمیں کہاں ہے
ایک کم گھری ستول رہو خالی
شادی سلتا
ہاں نہیں
میں کچھ کام دھام کر ل پا رہا ہ
کیسے نا کام وام کرے پا رہے ہیں
ا کتی دین کونے ہمم آ پچ سکری کوک ہممر پانچ سا گرے کوکودار پٹ
ا سڑ ہونے ہے تویں کد آ پ رہے میں
سگرے کل بک ادر پار ہو کہم گ ہو یہ بوتل اگر کدھر پار پاریاٹرنا چاہیے
تو سگرے میں نہیں اپن کھتا خالی سب کو کھتا
ہاں اپنے کہ تھا جہاں جہاں کھیت ہو
اچھا تو بڑھیا بات ہو ستل کہاں رہے م نے ڈر جئی ن
جخن سے کہلو نا تخنیے ستلی
اچھا
اور کالم بھی گو تین گھٹہ
سالام سے گنٹ رے م
ہوں
کویں جائے ن کام کرےل
توچو کو ہیں جیے کام
ہاں
تو وہ بڑی خٹاؤ
ا کہیں کام کرے ل جائےلے ن رہ ہو نے
نہ وہ بڑے کٹا ہوا گ گھر کےل جائے کام کرے ل ہاں
بنا ہٹل میں کہاں ملے
ہ کل کے ستر رہے تو ہم ملے
آ
کلک سپ ر ن ملت وہ خال بھرو سارال بتو
وہ بت ن سونے پارل
کل کے سوتل رابی نا
ہاں
ملت خال بھروسہ را کےل بو
اچھا سوس ستلرا آ نا
ست رہے بھروسہ ہو لیکن کہہیا بھروسہ پورا ہو تو
کون ملتا سے بھروسہ ہوا
ہا
کیا
بڑھیاپ سچ ا پیسہ بھی ملنا تھا تھ تم خٹبین کرتا ل
لیکن نہیں ملو
سب بھروسہ رکھنے ملے ج تو
کہیا مل تو
کیے ن کہیے ملے جتے بھروسہ رکھنا ستلیے ست لی
ہاںاں
بڑی گاڑی چل رہی ن سب
کون دیش چل گ
یہ س ن را ہے یہ گھر دنے ہم گھر دنے پڑ یہ گاڑی چلو سکم
کون راج ہے کوو
ا کنڈ رج کوو دیو گھر چیلا
کون راج ہے کو
جھارکھنڈ رجیہ ایک دیوگڑ جضع
ہاں
جین نا تو گاڑاات ہی ن کون
ہاں ہاں جان لیے جان لیے
ا ہاں
اچھا ار سب کی ہو رہ ہو
یار کی ہو رہا ہے
ٹھیک ہے تو یار کوئی چینگل کٹک
کککر گھر چل گئے ہیں
آ
کہاں گیل نہیں
اٹکول جیننی بیٹی ان مغد بیٹا ہے
کٹ کو ل کو ج نہیں بیٹے
اٹکول
ہاں
ہاں ہاں اچھا دان تان بپا شرو ہےو
پارا آکو کاا
ہمارے گھر ہم بدی سے ہیں کچھ دن پہلے
ودیس سے نا
باہر سے آی ہو اس لیے ہمیں بھی پتا نہ ہو
دھان تان شروعو دھان تان شروو روپا
دھان ت اب نیا ہے روپر
ہاں ہاں تو رو بلو
کون سےی
روپیہ سرو بلو سرو
روپے ہاں اب شرو ہو گ ہو
تو آنی شرو کر لیں ہلو
توور گاراادن بولور ابسر
ہاں شروع تو بھی گو ا ا بھی نہیں ا بھی نہیں شرو کرلے ہمنی شرو نہیں کرلے
او توم ا بھی کلے کدار پہارل جیے
ادھار پڑل رہ تو تب نہیں شرو کر کی کر پہلے دانے روپ ل تب ادھار پڑ تو
تو میں نے کدار پارل پہلے پاروےر بعد نا
ہاں
ہم نے کدار تودار تو نہ پا رہا ہو
تب کیسے ہیں آ وہ کھیتی تو
اری یہ م میں ٹیکٹر بس سٹایا تھا
ہاں
جتے کر تھا بس
وہ ٹھیک ہے وہ وہٹا
ہوں ج رہاو ہے
ہاں
جیر ہے
ہاں
ہوں
دیر ہو
الے
جیر مطلب
اھائیے ٹھیک ہے ا دھا ہے
او تو ہم نہیںگ ہٹیک کربے
کی بت
ہاں ہم نہیں کا ب ہوتے کرب
ایسی کٹےل نہیں بٹلے آج کل کہ کو کوود آر پارل کوجیے
نپار لکھے
ہاں
کتےتے کھتا آج کل سب سستی ہاں ہوگو وہ بیٹھل ساام میں بیٹھلے بیٹھل کوئی رہو پیسہ جیا تم خج ج ستل ستل تو آ ب بیٹال بیٹا خج جا
ہاں
کل یہ وہ آدمی کے پاس بھروسہ نہیں ہو رہے تبھی بیٹھلے بیٹھلے نہیں ملو
ہم تو بھروسہ کرتےے سو تو لی ہے
آج بھی بارا سل ن فاروت دز ن ستی فاروک
ہاں ہاں بارت
آب کتنا بھروسہ ہو کہ م نے کیا کتنا آپ بھروسہ ہو
بھروس لغل گولو بھروسہ خالی رااک ایکٹ جور گل ہاں
ہوں
رکھ لی ہو لیکن سر یہ نہ رولو
ہ یہ بھرسا رکھلی را ہی تو
ہاں کہاں ہی
یہ ہاں آ
لاگ کٹ کل بھٹ لو
ہاں
کون جگہ
ا اگر دفنا جو رہا ح لو یہ لو بھی
ہاں
آپ بھائی چارجن نہیں ل لیپٹپپ د پ چاٹوا اچھا اچھا ا جٹھیک
ہاں
کھی مٹ بات رے یہن کل کے کٹاؤ بت ہاں بولتاب یار کی خبر ہو ہم ف کر رہے تھور تھڑے د گا
اب ٹھیک ہی ہو
کون چ کو ہو کٹ کلے
ج کوو
چ لے لےین
یہ اپنے سےلب یہ کو
ہم فون کر رہے تورا جانلی
ہاں
ٹھیک
کا خھیل لے
پوچھے ہاں
کخن تک
یہ بھیھی بیس منٹ بعد نا
ا بیس منٹ بعد ن
ہاں
ہاں اردو ورڈ ہونا چاہیے اکا میں
پنچی ہاں ہاں بول ہی ہم پٹناس وہ رہی ہے ہے نا تو نہیں دیکھا خرٹ ہوم بول
امبولک دھو کٹون
بال کو
ملا لو ا دم تورا تورا کچھ مللو نا اام میں
نہیں ابھی تو اا ٹاسوا ملل ہے
تاس کا مل گ آ جوب بات کرلے سے کچھ اا گھسلے اگر پروس میں ہے کچھ پروسسنگ
پروسسنگ میں کیا ہے ج کھیلو تو
اکرم جو ہے لکھل
ہمر تو ایک سو چھبیس ٹ پروسیسگ میں دکھاو
پ پہلے کتنا دکھوی لے
پہل ناٹے د خا ج ل ہو ن ترا وٹے
گوڈر کے بھی پروسیسنگ میں ہے سرنا کی بات کر لی ہے
ہاں
اڑتالیس ٹکا دو ٹکا گھس گو ختم دو ٹکا ختم دو ٹکا ہاں
ا ا کررو تو ک ہم ایکر سے بات کر رہے تین بیر
ہ اکاؤنٹ اکاؤنٹ نمبر سب دے دلک اا میں
ا بھی جوڑ ا بھی نہیں کرے بتاؤ د جوڑے بھی کریں پٹ ہ ہاں ہاں ااؤنٹ والا نمبر ہے میں جوڑتا تو یہ گگلے آپشن وہ
آپشن میںلو
ہاں
ااںے یہ توار دو ٹا گھس جت جسے ا ت کرلیے
ہاں و رہ ہے نا
ہاں اور پروسیسنگ میں کتنا ہے تو اسے دکھوے لگتے ہیں ترتے
ہاں
ہمرو پروسسگ میں د کا ہو بولے تھ مل جاتا یہ ہے پچیس چھبیس تاریخ لے سب
کون سی
پچیس چھبیس تاریخ لیے پروسیسنگ والا مل جتا
ہاں تو ملتے جتے ڈائریکٹ کچھ تھوڑے کر لو ڈائریکٹ ہو جائے اکاؤنٹ میں کھ سے
ہاں
ہاں